وعلیکم السلام
السلام علیکم
کیسے اور
اچھے ہیں جی آپ بتائیے
امی ابو ٹھیک ہے
امی ابو سب ٹھک ہے سب خیریت ہے آپ کے امی ابو بھائی سب خیریت
ہاں امی ابو بھائی جان سب ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سب بڑھیا ہے کھانا وغیرہ ہو گیا
ابھی ہماری بیگم صاحبہ کھانا بنا رہی ہے ابھی ہم کھانا کھائیں گے تھوڑ دیر میں
اچھا تو میرڈ ہواپ
نہیں
تو بیگم کہاں سے آگئی
وہ بھائی کی بیوی ہیں نا وہ ب ب بھابی جان بھابی جان وہ سوری غلطی سے مسٹیک ہو
اچھا تو سنائیے
کچھ نہیں ہے ابھی آرام فرما رہے ہیں اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ جنت میں پہنچا
اچھا
ا دھرتی پہ سک کو دھرتی پہ سکون نہیں ہے اس لیے اللہ سے دعا چل رہی ہے
کہیں پہ ہی سکون نہیں ہے دھرتی پہ کیا
جی
آسمان میں نہیں چلے جائیںے بہت سکوننا ہے
صحیح ہے سکن تمہیں
کون سے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں
تم بتاؤ
تو جنک فوڈ پہ کرتے ہیں نا
جی
تو بتائیے آپ کی کیا رائے ہے جنک فوڈ کے بارے میں
میری یہ رائے ہے کہ ہمیں جنک فوڈ کھانا ہی نہیں چاہے تو اچھا رہے گا
کھانا کھانا چاہیے اچھا رہے گا ہے نا
نہیں کھانا چاہیے
اچھا نہیں کھانا چاہیے کیوں نہیں کھانا چاہیے
جنک فوڈ کو آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ اس سے میں کافی ساری بیماریاں بھی آتی ہیں
ہوں
اور جا کچھ اور ہمیں بچوں کو تو یہ کھلانا ہی نہیں چاہیے بالکل بھی
اچھا
ہاں جی کیونکہ بچے کھاتے ہیں تو نہ تو ان کا مانسک وکاس ہو پاتا ہے نہ ان کا شارییرک وکاس ہو پاتا ہے
کئی پرکار کی بیماری بن جاتی ہیں
بیماری تو آج کے سمے میں بہت ہی چل رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک دن آپ نے دیکھا ہوگا کی ہاسپٹل میں جا کے دیکھو اتنے مریض ملتے ہیں کی کچھ پچوں مت کوئی بیڈ ہی نہیں خالی ملتا ہے
ہوں
ہاں ایسا ہو گیا ہمیں جنک فوڈ تو کانا ہی نہیں چاہے ہمیں گھر کا کھا کھانا چاہیے شد دیسی
ہاں وہ تو ہے پر کوئی مانتا ہی نہیں ہے بنا جنک پھوٹ کے تو کسی کا ٹیسٹی بھی بنتا ہے جنگ فوڈ کھا کھانا ٹیسٹی ہوتا ہے چاؤمین وغیرہ ہے بھ چھوولے بٹھولے پانی کی ٹکیا وغیرہ ہوتی ہے نا تو کسی کا من ہی نہیں مانتا کھانے کو انہیں پتا ہے کی انہیں کھانے سے ٹائم بیمار ہو جائیں گے پھر بھی وہ
یے دیکھا ہوگا آپ نے چاؤمین برگر پیزا چھولے بھٹورے اور بلے چاٹ جیسے کچھ جنک فوڈ ہیں تو ان میں آپ نے دیکھا ہوگا کی ان میں
ائل وغیرہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے
آئل کی مات ترا بہت زیادہ ہوتی ہے اور یے جنک فوڈ ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے لوگ بہار کیسے کیسا بھی ہو اس کو بنا ہی دیتے ہمیں کیا پتا یے خراب تھا کی کیسے اس میں کئی طرح کے مصالے ڈال دی تھے جس سے ہمیں کافی اچھا سواد آتا تا ہے اور لوگ اسے سواد کے چکر میں اڑپتے اڑپتے اڑپتے چلے جاتے ہیں
کھا جاتے ہیں پھر پیٹ میں درد ان اینی تھنگ بہت ساری پروابلم ہو جاتی ہے ان کے شریر میں
شریر کو موٹاپا بھی آ جاتا ہے جنگ فوڈ سے
ہاں فٹ ہو جاتا ہے چاکلیٹ کھانے سے ہی فیٹ ہو جاتا ہے
چاکلیٹ کھائیں تو ڈیری ملک کھائیں وہ اچھا رہتا ہے
ڈیری ملک نہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے تو اچھی نہیں لگتی ہے
ڈیری ملک ڈیری ملک مطلب سمجھو کی اس میں ڈیری ہے اور دودھ والی ڈیری ہے اس میں
ارے تو ڈیری تو ہے تو اس میں کا دودھ تھوڑی آتا ہے کریمنی ہے
چاکلیٹ چاکلیٹ تو کئی ساری آتی ہیں ہم نے دیکھا ہوا کٹ کٹ ڈیری ملک
کٹ کیٹ چاکلیٹ سب سے بیسٹ آتی ہے کیونکی نہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے نہ زیادہ ویسی ہوتی ہے اور اچھی لگتی ہے کرپس کرپسی ہوتی ہے وہ مجھے تو وہی پسند ہے
یے چاکلیٹ بھی خراب رہتی ہیں ان سے دانتوں پے انفیکٹ اور دانت خراب ہو جاتے ہیں دانت
تو اسے بہت سارا پیٹ فیٹ ہو جاتا ہے موٹے ہو جاتے ہیں چاکلیٹو سے
میں نے تو نہیں دیکھا کوئی آج تک چاکلیٹ کھاتے ہوئے موٹا ہوتے ہوئے کیوکی
آپ نے ایک آپ نے ایک پکچر دیکھی ہے نا وہ شاہ رخ خان ہوتا ہے اس میں کتنا موٹا ہو جاتا ہے وہ چاکلیٹ کھا کھا کے
شاہ رخ خان نہیں شاہ رخ خان یا سلمان خان
شاہ رخ خان سلمان خان نہیں
وہ میں نے مووی کا نام بتاو گے تبھی تو پتا چلے گا کون سی مووی ایسے کیا پتا
مووی ئ مو موی
آج مووی ہاں جی
اب مجھے مووی کا نام یاد نہیں ہے پر ہیرو وہ ہے آپ نے وہ گانا سنا ہے دھک دھک کرنے لگا
جی سن گانے تو میں نے بہت سنے ہے میں بنا آج کے سمے میں گانے تو آتے ہی رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بہت گانے چل رہے ہیں
ار تو مادری بی چت مادھوری چت کے سگو گاناگانا مادھوری چت نے بنایا نا دھک دھک کرنے لگا
یہ مادھوری دشت کو فرے ٹائم کب لے کسی ٹائم پے اتنی فیمس ہیروئن تھی کچھ
وہ ابھی بھی ہے سب سے سندر ہیرونی مانی جاتی ہے وہ
آج کے سمے آج آج تو نہیں آج جو ہمارے بزرگ ہے وہ مادھوری دشت کے بہت بڑے فین ہیں
اچھا
کیونکہ وہ پرانی ہو گئی اب اب تو کئی سارے ہیروءیں آ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا بالی ووڈ میں ہالی ووڈ میں ٹالی ووڈ میں
ہاں وہ تو ہے گ آ
جی
ہمیں تو گھر کا ہی شھد کھانا چ کھانا کھانا چاہیے دال روٹی ہے دودھ ہے چاول ہے ہری سبزی
میں تو گھر کا ہی شھد کھانا کھاتا ہوں میں نے تو گھر پہ کئی ساری سبزیاں لگا ری ہیں جیسے
پر مجھے مجھے پسند نہیں ہے مجھے تو سبزی سب سے زیادہ تو مجھے میں سب سے زیادہ کھاتی ہوں گول گپ پے مجھے اتنے میرے اتنے فیوریٹ ہے خود بات کر رہی ہیں کہ جنک فوڈ نہیں کھانا چاہیے
گول گپپے یہ گول گپپے تو لڑکیوں کا شوق بن چکا ہے لڑکی گول گپ یہ تو زیادہ ہی کھاتی ہیں گپا گپ گپا گپ گپا گپ اپا اب
خود نہیں پتا ہے میں اتنے گول گپے کھالے سکتی اتنے کھا سکتے ہیں بہت زیادہ اتنا تو مجھ کو کھانا بھی نہیں کرتا ہے اتنا تو میں گول گپپے کھا جاتی ہوں
ہاں ہوتا ہے کچھ لوگوں کا فیوریٹ ہوتا ہے
میرا تو بہت فیوریٹ ہے پر وہ تو ٹھیک ہے وہ تو اچھا ہوتا ہے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے پر جیسے چاؤمین وغیرہ وہ وہ بیکار ہوتی ہے وہ مجھے پسند
آپ نے کبھی پیزا کھایا ہے
پیزا کھایا نہیں ہے پیزا کی پارٹی پیزا تو میں نے بہت کھایا ہے اس سے
وہ کیسا رہتا ہے وہ یہ ہمارے شریر کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے پیزا
ہانیگارک ہے وہ معاملی
جیت جاؤں گی جنگ ہے جنک فوڈ میں جنگ اتی ہے نا لوگ اپ نے دیکھا ہوا کہ کچھ لوگ اگ اس کو پکا جو بناتے ہیں نا وہ جلدی کے چکر میں اس کو کچی چھوڑ دیتے ہیں پھر لوگ اگ اس کو کھا جاتے
کچے چھوڑ دیتے ہیں پھر ان میں وس میں ایک وہ ڈالتے ہیں نا وہ بلیک سی کر دیتی ہے چاہوں وہ سب سے بہت بیکار ہوتا ہے وہ
ہاں تو میرا ماننا تو ہے میں ایسی چیزوں سے دوری رہنا چاہیے تو اچھا رہے گا
ہاں جنگ فوڈ ہے اور جو ڈرنک وغیرہ ہیں کولڈ ڈرنک وغیرہ ان میں کتنا الک کوئل ملاتا ہے گلا جلا دیتی ہیں
ہمیں یہ کولڈ ڈرنک میں تو ہم ریڈ بال ہے نہیں یہ یہ پی اے تو انرجی ڈرنک ہوتا ہے ویسے یہ بھی خراب رہتی ہیں
ہیل ہیل کوئی ڈرنک ہے اس میں سے جو ڈرنک کرتے ہیں نا تو رئیل والی ڈرنک ہوتی ہے ویسی تو اسمیل اتی ہے اس سے کھانسی
اس سے اچھا تو ہمیں یہ پیپسی ایپسی ہے یہ تو ہاں میرے گھر پہ نیمبو کا پیڑ لگا را ہے میں نے میں بھی لیمو پانی پیتا ہوں صبح شام دن میں تین بار وہ اچھا رہتا ہے
ارے اپ کہ گھر سب کچھ کا سہ بھنڈی توڑائی سب کچھ لگایا ہے ابھی بول رہے تھے باغیچہ لگایا اب بول رہے تھوڑی دیر پہلے
پیڑ پودے یہ میرے فیوریٹ ہو گئے ہیں نا میں ان سے اتنا پیار کرتا ہوں کہ کچھ پوچھو مت مجھے ان سے بہت ہی زیادہ لگا ہو گیا ہے کیونکہ جو انے والی جنریشن ہے اس کو میں خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا ہوں ابھی میری شادی نہیں ہوئی ہے میرے بچے ہیں تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو میرے بچے ہو تو ان کے لیے پرابلم نہ ہو اس لیے میں پیڑ پودے زیادہ لگا رہا ہوں نا اس لیے نہیں تو میرے بچے لوگوں کو اکسیجن لینے میں دقت ہوگی تو اچھا انہیں اب وہ اکسیجن لینے میں دقت ا رہی ہے تو میں ان کو کہاں دکھاتا پھروں گا اس لیے
اکسیجن کی تو بہت ساری پرابلم ہو رہی ہے جب مجھے پیلیا ہو گیا تھا تو میں دڑ پر بھرتی ہو گئی تھی تو میرے سانس ہی نہیں ا رہا تھا ایسا لگا تھا کہ ایسا لگا تھا کہ اب
ایسا ہوتا ہے یہ بیمار پیریا ملیریا ڈینگو یہ
پیلیا اور ملیریا دونوں ہو گئے تھے ایسا ہوا تھا پہلے تو ڈینگو ہو گیا تھا وہ ٹھیک ہونے کے بعد جسٹ ایک دو منے بعد ملیریا اور پیلیا ہوا
اپ نے دیکھا ہوگا یہ ڈینگو والے مچھر ہم جو کوڑا کرکٹ کہیں پہ بھی پھینک دیتے ہیں اس سے
ارے بہت سارے نہیں ہمارے تو ہم کولر میں سے اتے ہیں کولر میں اکٹھا ہو جاتے ہیں پھر ہم وہ چلاتے ہیں نا تو وہ چلتا ہے تو پھر
تو اپ میں تبھی میں بول رہا ہوں کہ پیڑ پودے زیادہ لگاؤ کولر کی کوئی ضرورت ہی نہیں پیڑ کے نیچے ارام سے سو مست رہو میں تو میں میں تو میں تو ویسے ہی پیڑ پودوں نیچےہی رہتا ہوں وہیں پہ سوتا ہوں مجھے کولر فولر ان چیزوں میں کوئی انٹرسٹ ھی نہیں ہے سود سدوا سدوا شریر تندرست نیچرل چیز اچھی رہتی ہیں ہمارے ساتھ یہ الیکٹرانک چیز ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی خطرناک ہے ہم نے دیکھا ہوگا کی جب ٹمپریچر ہائی ہو جاتا ہے تو
چلو ٹھیک ہے تو اپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہے خدا حافظ
انشاءاللہ پھر کبھی کرتے آپ سے گفتگو